ائی و بو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہے
چلیے اللہ کا شکر ہے خیریت سے رہنا چاہیے اور کھانا وغیرہ ہو گیا
جی ہم نے ابھی ابھی کھانا کھایا ہے ایک تو کدو جو ہے سوکھے کدو مطلب جس کو بولتے ہیں بھونوا سبزی کدو اور ایک ہے سروے دار کدو دونوں
چری اللہ ک شک
ہماری ہماری ساسو مات نے
بالکل صحیح بات ہے ہم ت بھی
الحمد للہ بہت اچھا لگا ہم کو آان میں ماشء اللہ بہت اچھی بناتی
چلیے چلیے اچھی بات ہے اللہ کا شکر ہے جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے اچھی بات ہے کھانے جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے چاہے جو بھی ہو لیکن اللہ کی نعمت اللہ کی نعمت کو ضائع اور برباد نہیں کرنی چاہیے چاہیے ہمارے یہاں ایس ایسا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ بن جائے یا پروگرام زیادہ تر تو پروگرام وغیرہ میں اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے پھر اس کو ضائع کر دیا برباد کر دیا جاتا ہے اس لیے دیکھیے کھانے کی قدر کرنی چاہیے ہے کہ نہیں کہ کھانے کس قدر مشقت سے ہمارے پاس پہنچتا ہم کو معلوم نہیں ہے اس کے پیچھے کھانے کے پیچھے کیا کتنی آدمیوں کا کتنے انسانوں کا مطلب کہ محنت لگا ہوتا ہے جیسے کسان بھائیوں کا محنت ہوتا ہے پھر منڈی کیا کہتے ہیں کہ مارکیٹ والوں کا محنت ہوتا ہے پھر فصل اگانے والوں کا محنت ہوتا ہے پھر مطلب کہ پیسے کمانے والوں کی محنت ہوتا ہے پھر پیسے کمانے کے بعد جو خرید کے لاتے ہیں اس کی محنت ہوتی ہے اور پھر مطلب کہ پکانے والی کی کی محنت ہوتی ہے
بہ سک ب سک صحیح فرمایا ہو ج رہا آپ نے
یہ ساری مشنتوں کے بعد ہمارے پاس کھانے کا لقمہ پہنچ ہے اس کو بھی ہم جائے اور برباد کرک د ہیں تو کتنے مطلب کہ لن بات ہے کھانا ہم جو ضائع کر دیتے برباد کرتے اسی لیے دیکھیے کھانے کی قدر کرنی چاہیے
الحمد للہ بے شک کرنا چاہیے ہمیں کھانے کی قدر جی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے
ہی
کھانا جو سادی پروگرام وغیرہ میں کھانا وغیرہ کھانے جاتے ہیں دعوت وغیرہ میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لمٹ سے زیادہ جو ہے کھانا لے لیتے ہیں مطلب جیسے کہ اگر بریانی وغیرہ بنوائی تو بریانی اتنی زیادہ لے لیتے ہیں چاہے وہ ہم سے ختم نہیں ہو لیکن جلوا اتنی لیتے ہیں پلیٹ میں کہ پوری پلیٹ جو ہے بوٹیاں سے بھر لیتے ہیں اور آپ کو پوری جب پلیٹ ہے بوٹیاں اسے بھر لیتے ہیں چاہے پتاہ نہیں کیا کرے گا اس کو بوٹی کو گھر پہ لے کے جائے گا جبک پیٹ بھر لیا اس نے لیکن پھر بھی ہاں بھائی تھوڑا لیک پس لے کے آنا ہاں وہ لے کے آنا چاہے وہ خود جو دینے والا ہوتا ہے نے بو بھائی اتنی ساری بوٹیاں پلیٹ میں بری ہوئی ہے کم سے کم ان کو تو ختم کرو لیکن کیا ہوتا ہے ان کی تو ان کی جو ہے ان کی تو داڑ اور نیت پرپ لیک فیس پر رہتی ہے
بالکل درز فرما جی بات وہ ہے بات یہ بھی ہے مطلب کہ کیا کہ یہ دعوت وغیرہ میں جب ضائع ہو جائے اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو یہ کرنی چاہیے کہ مطلب کہ ہم جانوروں کو بھی دے دیں جانوروں کا بھی مر جائے گا کیونکہ جانوروں کا جو پیٹ بھرے گا تو پھر اللہ تعالی ہم کو نیکی دیں گے اس کا ثواب اس کا اجر دیں گے کہ نہیں کیونکہ ہم بھی کھا لیے اور جانور بھی کھا دی السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو بھی مبارک ہو جناب ہے کہ نہیں ہاں کیونکہ دیکھیے کیا کیونکہ السلام علیکم محترم بھائی جان آپ کو بھی مبارک ہو جناب آپ کو بھی مبارک ہو جناب لیکن یہ ہے کہ اگر ضع ہو رہا ہے مطلب کہ زیادہ ہو گیا تو اس کو کو جانور کو دے د ایسے تو جانور کو تو آپ کھلاتے نہیں بھائی وہ تو اللہ تعالی ہی کھلاتا ہے کہ نہیں کبھی مطلب کہ ا کبھی ایسا وقت ایا تو جانور فلاد ہے
ب صحی فرمایا جی کیا ہوتے ہیں یہ انسانوں کی جو نیت ہے نیت خراب ہوتی ہے چاہے اس سبزی وہ کھانے کو جو ہے فریج میں رکھ رکھ کے کھا لیتے ہیں سبزی وغیرہ ہوئی بچیے تو ان کو تین تین چار چار دن تک جو ہے فریج میں رکھ رکھ کے کھاتے ہیں اور جو پوڑیاں وغیرہ بچتی ہے ان کو بھی فریج میں رکھ دیتے ہیں اب اس چیز کو دیکھتے نہیں ہے چلو تمہاری سبزی وغیرہ تو خراب نہیں ہوگی لیکن زیادہ دن جو ہے سبزی رکھنے سے فریج میں وہ ہمارے لیے بہت نقصان کرتا اگر ہم اس کو کھاتے ہیں گرم کر کے ایک دن آپ رکھ لو جی جی صحیح بات ہے دیکھ اگر سبزی بنی ہوئی سبزی ایک دن تک تو چلو کوئی نہیں چل جاتا ہے لیکن اگر سبزی بنی ہوئی سبزی دو تین دن تک فریج میں رکھی رہتی ہے تو وہ سبزی نقصان کرتی ہے ہمارے لیے بہت
بالکل بالکل صحی بات ہے تو یہ بات دیکھیے فریج میں رکھنے سے بھی کیا ہے کہ اب لوگ سوچ ریکھے ف ہوتا ہے مطلب کہ سبزی کو سبزی جو جیس گرم تاثیر ہوتی ہے اس گرم تاثیر کو مطب ھنڈا کرنے کے لیے تاکہ وہ مطلب کچھ دن تک چلے اپ اپ اگر حد سے زیادہ اس کو ٹھنڈی کا کر رہا ہیں تب تو پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہے
جیسر بییسر بیسا صحی فرمایا جو راپنا
جی جناب جہاں تک ہونا چاہیے ہم لوگوں کو تو مطلب کہ جیسے کھانے کی قدر کرنی چاہیے کیونک کھانے بہت تو محنت سے آد ہیں اور کھانے جو ہے انسانوں کے کے لیے بہت اہم ہے جس طرح زندگی گزر رہی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے صرف یہی کافی نہ ہے کہ پیسہ ہو لیکن پیسہ ہونے کے باوجود وجود اگر کھانے کے لیے نہ ہو تو کتنی مطلب کہ افسوس کا مقام ہے اسی لیے کھانے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ب کانا تو زر
الحمد للہ الحمد للہ آپ نے یہ بات بہت اچھی فرمائی حضور بہت اچھی فرمائی یہ چیز ہمارے دل کو
جی اور دیکھیے پانی کی بھی تھوڑا قدر کرنی چاہیے کیونکہ پانی ہم بہت ہی زیادہ ضائع کرتے ہیں پانی جو ہے یا اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے
بے سک بے سک صحیح بات ہے جی جتنا جی صحیح بات ہے آپ کی بات بالکل صحی ہے حجور دیکھیے پانی جو ہے ہمیں اتنا استعمال اتنا یوز کرنا چاہیے جتنا ہو سکے اتنا کم استعمال کرنا کیا ہوتا ہے جی جی سٹی کے اندر کیا ہوتا ہے انسان سٹیوں کے اندر پانی کی قدر جو ہے سٹیوں کے اندر پوچھے سٹی میں جو رہنے والے انسان ہے ان سے پوچھی جائے پانے کی قدر کس طریق سے کی جاتی ہے اور اور گاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پانی کی قدر نہیں کرتے ہیں کہ ٹیوب ویل لگ رہی ہے ہڈ پمپ ہے خوب ڈولو اور آ جائے گا لیکن اس چیز کو دیکھتے نہیں وہ کہ پانی کی قیمت کو اگر جان لے سٹی میں آپ جاؤ گے سٹی میں آپ جاؤ گے
جی جی پانی کی قدر تو یہ بات آپ بالکل درست فرمائیں کہ پانی کی قدر جو قدر تو جو ہے شہر والے ہیں سٹی والے وہی کرتے ہیں ا کیا گاؤں والے تو کرتے نہیں گاؤں والے تو جیسے کیا کرتے کہ ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے پانی پانی آ رہا ہے نل والا تو اس میں کیا ہے کہ پھر اپنا مزہ جس سے سارا چیز کر رہا ہے کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ نل چالو ہے کو پانی نکل کرل رہا ہے کوئی اس کو بند کر کرنے والا نہیں یا کوئی لینے والا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں جی
جی یہ بات صحی فم ہے جی پانی کا تو دیکھو ہمیں جتنا ہو سکے تھوڑا استعمال یو جو ہے بچاؤ کرنا تھی پانی ہمارے لیے زندگی کا میں سائگر پانی نہیں ہے تو انسان بھی نہیں ہے
بالکل بالکل صحیح بات
انسان جو ہے بھوکا رہ سکتا ہے بٹ پیسا نہیں رہ سکتا
بالکل بالکل صحیح بالکل وہی نہیں بولے پانی دیکھی جیسے جی جیسے ریلوے اسٹیشن وغیرہ پ دھا رہتا ہے کہ جل ہی جیون ہے یعنی پانی ہی زندگی ہے آدمی جی آد آدمی اگرطلب طرب کہ دو دن نہیں کھائے تو وہ رہ سکتا ہے اگر پانی نہیں ملے تب وہ نہیں رہ سکتا ہے جی جی ہم اپنا ہم اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم اگر کیا کہتے ہیں کہ ہم دور رہتے ہیں گھر سے اگر ہم گھر جاتے ہیں تو تو سفر میں یہ ہمارا معمول ہے کہ ہم سفر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں اگر سفر میں کچھ اچھا مل گیا یا ایسا کچھ کہ مطب پائیک ہو تب تو کھا لیتے ہیں نہیں تو ہم پورے راستے جب تک ہم گھر نہیں پہنچتے ہیں تب تک ہم کوچ کھاتے نہیں ہیں
بیسب بیسب بسب بالکل صحیح بات ہے جیے کل جو ہے ہم جو ہے کل جو ہے ہم پانی کی بوتل ج بال جلد بازی میں جو ہے فریزر میں رکھ دی ہم نے سوچا تھا تھوڑ ھنڈا یر ہو جائے گا تو لے چلیں گے جلد بازی میں ہماری بس وغیرہ نکل گئی تو ماشاء اللہ بس میں بیٹھنے کے بعد میں یاد آئی اور پانی کی بوتل تو رہ گئی تو کیا ہوا ہم کو ٹرین میں اچھا ہوا ہمارا پڑوسی تھے جو نرسری کے پاس رہتا ہیں تو وہ بھی جے پور ہی آئے ہوئےتے ہیں تو انہوں نے کیا ہوا ہم کو ہماری لڑکی کو تھوڑا پیاس وغیرہ لگ رہی تھی تو انہوں نے پانی پلایا اور جو ہے ہم نے بھی پانی پیا پانچ چال ال پھر تھوڑا سٹی میں پہنچنے کے بعد میں ہم نے بوٹل وغیرہ جو ہے وہ خرید لیتی لیکن یہ ہے پانی تو دیکھو انسان کے لیے بہت ضروری ہے
بہت بہت اہم ہے بہ جی جی وہی نا بولے زندگی مطلب سمجھیے زندہ رہنے کے لیے پانی بہت ہی ضوری ہے انسان کھانا بغیر رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بعد بغیر نہیں رہ سکتا
الحمد للہ صحیح فرمایا حجورا آپ نے جی جس
پانی کو دیکھیے کوشش کرنی چیے ہم لوگوں کو کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں اگر بے وجہ اگر پانی کہیں سے بھی گر رہا ہے تو اس کو ہم کوشش کریں کہ اس کے منہ کو بند کر دیں یا نل وغیرہ ہے تو نل کو بند کر دیں
میںسا میںس
جی ہاں اس سے کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا اگر ہم ہم ایسے ایسے قدم اٹھائیں گے تو ان شاء اللہ جو ہے پانی کی اہمیت اور پانی کی قدر ہم کرنا سیکھ جائیں گے یک نہیں چلیے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا آپ نے پانی کے بار اچھی بات بت رہا ہے
الحمد اللہ وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ